ہلو ہاں وعلیکم السلام ندیم جی ہلو
ہاںے تو و واللیکم
کہیے اور سب خیریت ہے ہاں وعلیکم السلام
ہاں
اور سب خیریت اور سب خیریت ہے
انس اللہ
ہاں
ہٹ یہ تھ ہے
کہ کر رہے ہیں جی کھانا پینا کھانا پینا ہو گیا ہے
تب بتا ہاں
بتائیے ا پڑھائی لکھائی سب بریک ہو گیا کہ پڑھیے رہے ہیں اب
پڑھائی لکھائی پڑ رہے ہیں چل رہے ہیں
اور رہ چل رہا
تو ج وورس محرم مذید تھا
ہاں اس وقت مروں میں تو مزہ آ گیا ہم لوگوں کو ٹاپ کیا تھا سپر جو ہے کتنے
ہوں بہت بڑیا تھاتے ہیں
ہاں
بڑھیا تھا پورا گم
ایک دم بڑھیا تھا ایک نمبر
چکا چک لگ رہا تھا
پورا تو ایک نمبر تھا ایک دم ٹاپ ج نا ہم لوگ کے ہ آپ لوگ کا کہاں کیسا رہا
ہم لوگ کا نہیں تھا اتنا آک سب دیکھنے تب ٹاپ کیا تو ک ملا
ہاں
کا ملا گیا تھا تو
کہاں کچھ ملا جے وہو پرائز میں پیسہ ملتا تھا پچھلا سال تو پیسہ مل تھا اکاون ہزار اس و اس ورس کہاں کچھ ملا ج اس وس کچھ نہیں ملا
اچھا
آپ لوگ طرف کا فسٹ کرتا ہے اس کو آپ لوگ طرف کا ملتا ہے
وہی پرائز جو پرائز کا کا ہوتا ہے وہی کوئی سیور ملتا ہے تو وہی سب ملتا ہے پ کپ وپ ہاں ہاں اوک پیسہ ہو یا پیسہ ملے گا دونوں چیز من کیا تو دیتا ہے
ہم لوگ تو اؤقا ملتا ہے
آ یار اب کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا اور وہ اپنا پیسہ خرچہ کرے ملا تو ملنا تو گیا
ہوں تو کیا کیجیے گا ملا تو ملا نہیں تو گیا مل گیا تو ٹھیک
لاکھوں لاکھ خرچہ کریے ت جے اپناان میں اور وہ تو اپنا سب خوشی سے کرتا نہ ہے مان لیجیے پرائز اور پورسکار کے اھی بھروسے تھوڑے کرتا ہے آدمی
ہوں یہ تو بات اچھا ہم لوگ میں ہے کہ سب کوئی جو نیا کپڑا پہنتا ہے جو مان لیجے ایک دم آرتھک استھتی سے کمزور ہے اس کا میں کوئی نہیں ہے گھر میں کمانے مانے والا تو ان لوگ کیسے کپڑا وپڑا پہنتا ہے ہم لوگ
ہاں وہ تو بات ہے
میں نے چاندہ وندا کر کے جگاڑ کر کے دیتے ہیں کیسے ہوتا ہے
نہ پیسہ سب کچھ اکچم ہے ا بھیھی پہلے جیسا نہیں ہے سب کوئی ہے کہ کما کرا ہے اچھا سے
ہوں نہیں نہیں کچھ کچھ کچھ ابھی بھی کہیں کہیں ویسا جگہ میں ہے ہم لوگ میں ہے کہیں ہم لوگ جگہ پہ تم لوگ کا کرتے ہیں ہم لوگ نا کہ سب جیسے کمیٹی میں پیسہ ج ہوا نا ج جمع تو وہ پیسہ سے اس آدمی گھر او دوگو جیسے رہتا ہے تو ان لوگ کے کپڑا خرید کے دے دیال جاتا ہے کیا کہ ہم لوگ کی مہان پرب نا ہے جی محرا
تو وہ ہے کہ ا سہا گری ہو تو ہیلپ کرتا ہے وہ تو بات صحیح ہے اور ہونا بھی چاہیے
ہونا بھی چاہیے جیسے نہیں ان لوگ مدرسہ میں جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں
ہوں بچہ لگ پڑھتے ہیں
بچہ لوگ پڑھتے ہیں تو انیں لوگ میں سے کچھ کچھ لوگ رہتے ہیں جیسے مان لیجے کہ اگر آرھک است سے تھوڑا م نے دقت ہے
ہوں
ویسن لوگ کو ویسا ہی کرتے ہیں ہم لوگ خرید کے اب دے دیتے ہیں کپڑا
مرسہ میں دان مطلب دان گفٹ بہت آتا
ہاں مدرسہ میں آتا ہے جی لیکن ہم لوگ طرف جو ہے نا بداک ارے تو ہم لوگ ہم لوگ کے جو ہے نا بداک جی دھیان نہیں دیتے ہیں اگر دھیان دیتے تب ن کچھ ہوتا ہے کتنا بار مان لیجیے اپلیکیشن لکھے کا کئی بار ملے وداک جی سے لیکن دھیان بولتے ہیں کہ ہوگا اس و ہوگا اس بار ہوگا اس بار لیکن کچھ کہیں نہیں ملتا
کہیا ہوگا کب ہوگا
اب کیسے مان لیجیے کا
اور شہر میں تو اور شہر میں تو مدرسہ اتنا ڈولپ تھا اتنا مطلب ہے کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں لگ میں نے کہ بچہ لوگ کے وہاں تھوڑا دم سارا سھا پل پورام ا ک ادھر اسٹاف سے نہیں نا ہملو طرا پا سندر پا لگ س
ارے اس بار تو ساؤنڈ اتنا خطرناک آیا تھا نا ہم لوگ تورا مت کچھ یہ سارجن جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا ویسا ہی ساؤنڈ تھا میں نے سارجن نہیں تھا
ہوں
لیکن ویسا ہی ساؤنڈ تھا بج رہا تھا تو پورا میں نے لگ رہا تھا کہ ہاف کلو میٹر دورے سے نا ایک دم دلکا دے رہا ہے پورا اسن ساؤن تھا
تو یہی ہے اس میں یہ مطلب یہ محرم س کی ا کمپٹیشن کا مارکیٹ ہو جاتا
ہاں اب کمپٹیشن کا ہے کمپٹیشن کا ہی دور ہو گیا سمجھیے تو اپنا اپنا ایک دم جلو سیسا نکالے گا لگے گا کہٹ کتنا ہیوی ہے ساؤنڈ تو مت کچھ کای ہے ایک سے ایک بڑھ کے ایک دم
ہاں
تو ہلکا مچا کے رکھتا ہے
فگا پہنر بات ت سناائیوں نہیں دے گا کیکر کتنا مطلب رینج میں باز رہا کہک کہاں کے ساؤنڈ آیا ہے کہ ہے
ہوں
کچھ پتا نہیں چلے گا پڑ بھاڑ میں
یہ تو بات ہے ارے اس بس دیکھیے نا جب کہاں کے تو ہم نیوز دیکھ رہے تھے تو جو تعجیہ ہوتا ہے نا تعجیہ کا اتنا بڑا بنا دیا تھا کہ مطلب ہائٹ کی ہائی ہائی ٹینشن اھی میں لائن میں سٹ گیا تھا لائن سٹل نہیں تھا پ اس میں سٹ گیا تین بہ سے مر بھی گیا تب جا کر کے اس کو پھر لائن کٹوایا گیا اس چھیتر میں تب پھر تجیہ کو گھمایا گیا تین چار گت سمجھے کہ ایڈمٹ ہو گیا تھا ہاسپٹلائز ہو گیا تھا تین چار گ درے پہسے ختم ہو گیا
ہاں تو تار میں سٹے گا تو کہ آ گئے ہی
لمبا نہیں بنانا چ یہ آدمی کو اتنے بنانا چاہیے جتنا چار چھ آدمی اس کو پکڑ کے گھما سکے کہیں کہیں تو اتنا لمبا چوڑا ہے اتنا بڑا بناتا ہے ہے کہ مت کچھ کہیں گے اس کو گھمانے کے لیے ہم کو لگتا ہے ج مطلب آدمی سے نہیں اس کو ٹریکٹر میں پھر باندھ کے گھماتا ہے
سب دیکھتے ہوئے قانون ویوستھا پلس اونچائی سارا چیز سب دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے کھٹ بنانے میں تو کیا ہو رہ ہے
وہی نا ہائٹ بنا کر کے اس طرح سے فیلڈ میدان ہے کہیں تو گھمانا چاہیے اب
ایک ایک جگہ اسائی ر تو ہائٹ کتنا بنا کو ان فروخ کو لے کے چلنا ہے وہ رہنا ہے شہر میں دکھانا ہے تو وہ کہاں سے چل پائے گا
ہوں یہ لوگ نہیں سمجھتا ہے اس سب چیز کو سمجھنا چاہیے کہنے کا مطلب ہے کہ فیسٹیول تو ہے ہے منائی ہے لیکن اتنا بھی یہ نہیں کرنا چاہیے مان لیجیے گاؤں دیہات اور پورا تار کے جال رہتا ہے گاؤں دیہات میں دیکھوے کرتے ہیں کتنا اونچا رہتا ہے پ اس حساب سے لیل میں بنانا چاہیے وہ تو ہائی ٹینشن کے چپیٹ میں آیا لوک ایسہ ہو گیا گھٹنا ہو گیا اب کہے گا پھر کہ ایسے ہو گیا تو وہ لیول سے بنانا چاہیے تھا لیکن ہم لوگ سب مناتے ہیں ایک دم
پ پر پڑھا لکھ رہا ہے تو کون سا جاب کے تیاری آپ کر رہے ہیں ہم تو جنرل ہاں آپ
ارے ہم بھی جین والے ہیں سجھ گئے ہیں م مک روپ سے م نے سیریل جھارکھنڈ کا تیاری کر رہے ہیں لیکن ویکینسی ہاں ہاں ٹائم ٹائم پہ نہیں نا ویکینسی جتا ہے جنرلے کا تیاری کر رہے ویکنسی ج آتا تب ن
ہ تو بات ہے
اچھا ہمارا یہ بتائیے کہ کلاس آف لائن کہیں کوچنگ وغیرہ جاتے ہیں کہ موبائل میں ہی خریدے ہیں
تونا ہے تون بیوستا اپنا وہ تو آن لائن والا اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جو اور لائن ہولا رہتا ہے تو پورا وہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے اف لائن و لام م تو پورا جااک پڑھنا ہے کلاس میں آن لائن میں سمجھا گ تو ڈائریکٹ مائنڈ میں گتا ااد سمجھنے میں لگتا ہے
ہوں ہوں یہ تو بات ہے اس کا اگر ایک کلاس نہیں دیکھیے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا پورا کنٹینیو دیکھنا پڑے گا
ٹیچر کے سامنے اسے پڑھھیے گا تم فیس ٹو فیس کر پاتات س سو پڑے گا سے دوسر بات
جھارکھنڈ کا اچھا کون سا مطلب بک پڑھتے ہیں اور کلاس ولاس کرتے ہیں کہ
مہنگا یہ س بگاتا
اچھا سیمانگن سے پڑھتے ہیں
ہوں گ ہو اور ایگ کیریئر سھا پتا رہا
بھی
ایک کیریئر فاؤنڈیشن ہے نا
ہاں
ا اب ا اب اتی ہے مطلب آ پ ا پر مطلب یہ بک مطلب کلاس کر کے ل ہو رہا تھا تیس پرسینٹ چھوٹ تھا
اور شام میں بارش ہوا تھا کا
ہاں ہوا تھا
موسم تو ایک دم ہے ادھر لیکن بارش نہیں ہو رہا ہے
ہاں
موسم تو پورا ایک دم بنایا ہے ایک دم لگ رہا ہے کہ اب گرے گا بارش ہوگا لیکن بارش ہو نہیں رہا